وعلیکم آپ ٹھیک ہو
بالکل ٹھیک آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے شکر اللہ کاال میں بھی ٹھیک ہوں تمہیں پت ہے ہاں آج میرا دل کر رہا ہے کہ ہم کسی دلچسپ اور اہم ٹاپک پر بات کرتے ہیں
ہاں ہاں ضرور بہت اچھی بات ہے کس ٹاپک پر بات
آج میں اصلی پن کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں تمہارا کیا خیال ہے کیا اصلی پن اچھی بات ہے
میرے خیال میں تو بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے آلسی پن انسان کی تاریکی کے راستے رتے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے
کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہر وقت کام کرنے بھی ٹھیک نہیں ہوتا آرام بھی ضروری ہوتا ہے
ضروری ہے لیکن آرام اور آلسی پن میں زمین آسمان کا فرق ہے آرام انسان کی ضرورت ہے جبکہ آلسی پن ایک بری عادت ہے
ہاں یہ بات مجھے سمجھ آئی آرام کرنا صحت کے لیے اچھا ہے لیکن کم سے کم بھاگنا اسیپن ہے
جی ہاں مثال کے طور پر اگر کسی اسٹوڈینٹ کو کل اگزام دینا ہو اور وہ پڑھنے کے بجائے سارا دن موبائل پر ویڈیوز دیکھتا رہے تو یہ آلسی پن ہے
پھر ایگزام کے دن وہ پریشان بھی ہوگ واہ
بالکل اسے افسوس ہوگا کہ کاش اس نے وقت پر محنت کی ہوتی
مجھے لگتا ہے کہ آلسی پن کی وجہ سے لوگ بہت سے موقعے گواہ دیتے ہیں
بالکل صحیح دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں انہوں نے وقت کی قدر کی ہے اگر وہ عضی ہوتے تو آج ان کا نام نہیں ہوتا
ہاں کبھی کبھی مجھے بھی لگتا ہے کہ کام بعد میں کر لوں گی لیکن پھر کام جمع ہوتا ہے
بالکل یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے لیکن سمجھدار وہ ہے جو اپنی عادت کو سدھار لے
کیا ہوتی ہے
کی بہت سی وجہ ہو سکتی ہے لوگوں میں موٹیویشن کی کمی ہوتی ہے کچھ لوگ زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں کچھ لوگوں کو اپنے مقصد کا پتہ ہی نہیں ہوتا
ہاں جب انسان کے پاس کوئی مقصد ہی نہیں ہو تو پھر وہ محنت کیوں کرے
بالکل مقصد انسان کو آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے
گھر کے کاموں میں بھی آلسی پرن مسئلہ پیدا کرتا ہے
بہت زیادہ سوچو اگر گھر میں کوئی صفائی نہ کرے کوئی سامان ٹھیک جگہ نہ رکھے اور ہر شخص کہے کہ میں بعد میں کروں گا تو گھر کا کیا حال ہوگا
گھر بالکل بکھرا جائے گا
جی ہاں اسی لیے زم داری نبانا
مجھے لگتا ہے کہ آسی پن صحت کے لیے بھی نقصان دہ
بالکل صحیح کہا آپ نے جو لوگ سارا دن بیٹھے یا لیٹے رہتے ہیں ان کی باڈی کمزور ہو سکتی ہے ایکسرسائز نہ کرنے سے بھی بہت سی پرابلم پیدا ہو سکتی ہے
اس لیے ڈاکٹر بھی روزانہ چلنا پھرنے کی صلاح دیتے ہیں
ہاں ایکٹو رہنا صحت کے لیے ضروری ہے
کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج موڈ نہیں کیا یہ بھی آلسی پن ہے
ہاں بار ہر بار نہیں کبھی کبھی انسان تھکا ہوا ہوتا ہے لیکن اگر ہر روز یہی بہانا ہو تو پھر یہ آلسی پن بن جاتا ہے
ان کییز بات بہت اچھی لگی
دیکھو کامیاب لوگ بھی تھکتے ہیں لیکن وہ اپنے کام کو مکمل کرنے کی کوشش
کنک تو مجھے لگتا ہے کہ وقت کی قدر کرنا بہت ضروری ہے
بالکل وقت ایک ایسی چیز ہے جو گزر جائے تو واپس نہیں آتی
اگر کسی کو آلسی پن کی عادت ہو جائے تو اسے کیسے دور کیا جا سکتا ہے
سب سے پہلے انسان کو اپنی عادت کو پہچاننا چاہیے جب تک انسان یہ نہ مان لے کہ اس میں کم کمی ہے تب تک وہ اسے دور نہیں کر سکتے کتا
پھر اس کے بعد
پھر اسے اپنا روٹین بنانا چاہیے چھوٹی چھوٹی کام وقت پر کرنی چاہیے
سے ہووم ورک وقت پر کرنا
جی ہاں ہوم ورک گھر کے کام اور دوسری ذمہ داریاں وقت پر پوری کرنی چاہیے
موبائل کا م
ہاں بہت زیادہ آج کل ہاں ہاں ہاں ہاں
موبائل کا کم استعمال بھی مدد کرسکتا ہے
بہت زیادہ آج کل بہت سے لوگ موبائل کی وجہ سے آلسی ہو گئے ہیں
سچ کہو تو کبھی کبھی مجھے بھی موبائل سائٹ پر رکھنا مشکل لگتا
یہ صرف تمہاری ساتھ میں ہی بہت سے لوگ اسی مشکل کا سامنا کرتے ہیں
لیکن اگر انسان اپنے وقت پلان کر لے تو مسئلہ کم ہو سکتا ہے
بالکل پلاننگ بہت مدد کرتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ آسیپن کی وجہ سے لوگوں کا کانفڈنس بھی کم ہو جاتا ہے
جی ہاں جب کام مکمل نہیں ہوتا تو انسان خود کو کمزور محسوس کرتا ہے
اور جب کام پورا ہو جائے تو خوشی ملتی ہے ہی
بالکل کام پورا کرنے کے کا سکون ہی کچھ اور ہوتا ہے
اسکول اور کالج کے اسٹوڈنٹس کو اس ٹاپک پر کچھ سیکھنا چاہیے
اسوڈنٹ لائف میں محنت کی عادر ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے
مجھے ایک بات ہاں ورنہ بعض میں مشکلیں پیدا ہو سکتی ہے چور آ رہا ہے
ہاں یہ اذان ہو رہی ہے
یک کوئی بات نہیں
پاس میں ہی ہے نا تو زیادہ شور ہے
ہاں ٹھیک مجھے ایک بات بتاؤ کیا ہر آال سے انسان ناکامیاب ہوتا ہے
ضروری نہیں لیکن آالسی پن کامیابی کے چانسز کو بہت کم کر دیتا ہے
سمجھ گئی محنت ا لگان انسان کو آگے لی جاتی ہے
اگر ہم روز تھڑا تھوڑا تھوڑا محنت کریں تو بڑے مقصد حاصل کر سکتے ہیں
بالکل سمندری بھی کترا کطرا ب سمندر بھی کطرا کطرا برھ سکتا ہے
رت بات کہی تم نے
تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آلسی پن اچھا
جی ہاں اور اسی پر انسان کو پیچھے لے جاتا ہے جبک محنت انسان کو آگے بڑھاتی ہے
اور محنت کرنے والا انسان اپنے گھر تعلیم اور مستقبل کو بہتر بنا سکتا ہے
جی کچ ص ہی
آج کی توب سے میں نے بہت کچھ سیکھا
کہنے بھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے اور آلسی پن سے بچنا چاہیے
ہاں یہ بات تو صحیح ہے لیکن آپ کو ایک مجھے ایک بات بتا تو جب ہم اپنا کام ختم کرتے ہیں
ہ ہ پ پٹ جاتے ہیں ہمیں مطلب استریح کرنی ہوگی یا فون پ کوئی ضروری کام کرنا ہوگا تو اگر ہم وہ نہیں کر پائے کہ ہم ند چڑھائے مطلب بولیں گے ہمارے پاس ہے کتھی نہیں ہے تو وہ بھی آلسی پن ہوتا ہے
نہیں اگر آپ نے پہلے کام کیا ہے اور آپ تھک گئی ہو تو ضروری نہیں کہ یہ آلسی پن ہے انسان تھک بھی جاتا ہے تو وہ آرام کر سکتا ہے کہ اس کا من نہیں کر رہا ہے اب نہیں کرنے کا یا اس کی باڈی مطلب نہیں کر پا رہے وہ تھک گیا ہے تو وہ نہیں کر سکتا اور یہ آلسی پن نہیں ہے میرے حساب سے یہ آلسی پرن نہیں ہے
ٹھیک تو میں نے آج صبح کام جلدی ختم کی تو لگ بھگ ساڑھے دس تک میں نے سارا کام ختم کیا تو کل ہم نے مطلب بہت ساری پیکنگ کی تھی کراکری ساری پیک کی بہت زیادہ تھی کراکری تو وہ ہم نے ساری پیک کی تو ہمیں اس کے ساتھ دو دو ڈھائی گھنٹے لگے لگ بھگ زیادہ کام نہیں تو پھر پاپا نے بھی ہیلپ کی تو اس کے بعد پھر کام کرنے کا کوئی کوئی اور کام کرنے کا من ہی نہیں تھا مطلب تھک گئے تھے
ہاں یہ تو ہوتا ہی آپ نے پہلے ہی بہت محنت کی ہے تو
وہ تو ہاں وہ تو سمجھ میں آئے گی کہ وہ آلسی پرن نہیں ہے لیکن میں کہہ رہی ہوں ب کور دن میں یا تو کاب کبور آپ کو پتا ہے کیا دن میں ہم کام پورا دن کام کرتے ہیں لیکن کبھی کبھار ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پھر نیند چڑ جاتی ہے
ہاں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارا کام ہو وہ مکمل کرنے کے بعد بیٹھے مطلب اگر ہم ایسے ہی بیٹھے اور تھک جائے تو وہ کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے اگر ہم پہلے کام کریں پھر تھک جائے پھر بیٹھ جائے تو پھر اگر نہیں شام تک کچھ نہ کرو جیسے میں اپنی
تٹھھی نہیں میں تو دن بھر کام کرتی ہوں آج میں سوئی آج آپ نے بہت دنوں کے بعد سنا ہوگا کہ میں سوئی
ہاں اب تو دن بھر کام کرتی رہتی ہوں میں اپنا بولوں گی میں صبح کام کرتی ہوں پھر بیٹھتی ہوں
ہاں ٹھیک چلو میں بعد میں کال کرتی ہوں اللہ حافظ
اچھا اوکے السلامظ